ہلو
کیا بول رہے تھے آپ
میں بول رہا ہوں کہ مطلب ان کو زیادہ ہوتا ہے تجربہ لڑکوں کو
ہاں اور اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو اگر ایک لڑکی جائے گی کام کرنے اس کے مہینے کا خرچہ ہوتا ہے پانچ چھ ہزار روپے اس کے مطلب ایسے چلنے پھرنے کا لگانے پہننے کا تو وہ دس ہزار کی نوکری میں آرام س آرام سے چلی جاتی ہے اس میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے ہاں جب اسی جگہ کوئی لڑکا جاتا ہے اس کو جب یہ دس ہزار ملتے ہیں اس میں وہ کیا کرے گا وہ اپنے آپ کا دیکھے گا وہ اپنے گھر کا دیکھے گا وہ بیوی بچوں کا دیکھے گا وہ بیمار داری کا دیکھے گا آنے جانے میں مہمانوں کا دیکھے گا دس ہزار میں اس کا کیا ہوگا یا وہ جو
وہ دس ہزاروں میں
ہاں وہ ہے نا مسئلہ پھر بولتے ہیں مطلب جو دکان کے مالک ہوتے ہیں کمپنیوں کے مالک ہوتے وہ پھر بولتے ہیں کہ لڑکے مطلب ان کو مطلب کام کرنے کا ڈنگ نہیں آتا کیونکہ انہوں نے تنخواہ زیادہ مانگی ہوتی ہے کیونکہ ان لڑکوں کو پتا ہے کہ ہمارے ہمیں دس ہزار سے گزارا ہوگا نہیں تو وہ پندرہ بھی مانگ لیتے بیس بھی مانگ لیتے کم از کم تو پندرہ بیس مانگے لے گے تو وہ ان کا ان کو سستا پڑ جاتا ہے کہ لڑکیوں کو کو رکھنا وہ آٹھ ہزار روپئے بھی آ جاتی ہے دس ہزار کی تو بات ہی نہیں ہے وہ تو پ سات ہزار روپئے بھی جائے گی کیونکہ ان کو کٹی اپنا خرچہ نکالنا ہوتا ہے اور مطلب دن بھر مطلب باہر رہنا ہوتا ہے نہ کہ وہ لڑکوں کا الگ ہے لڑکوں کا الگ ہے ان کو کو باہر رہنا ہوتا ہے لیکن کس لیے کہ وہ اگر دس کما رہے ہیں تو گیارہ کما سکے نہ کہ وہ اس لیے بھی باہر رہتے ہیں
ابھی سنی نا کچھ ٹائم پہلے میں نیوز دیکھ رہی تھی بین دیکا آج چل رہا ہے نا دو ہزار چھبیس
ہوں
دو ہزار ستائیس جولائی تک جو سونا ہے نا دس گرام ابھی ہے وہ ڈیڑھ لاکھ کا ہے نا
تو وہ ساڑھے تین لاکھ کا ہو جائے گا دس گرام دو ہزار ستائیس جولائی تک
خود سوچو اب جن کی شادی ہوگی ان کی حالت کیا ہوگی ابھی
وہی تو میں بھی بتا رہا ہوں نا پھر وہاں سے ہاں مطلب اس تاریخ تک یا اس کے بعد یا جن کو تھوڑا سا اپبت لان آ ان کو اگر اس حساب سے پھر مطلب مالکوں کو بولے گئے کہ تنخواہ بڑھا وہ کہاں بول سمجھے گ یہ کیوں بتا رہے ہیں تنخواہ بڑھانے کے لیے یہ کیوں بول رہے کہ ہمیں تنخواہ اپنے ٹائم پ اگر ایک تاریخ پہ بولا ہے زیادہ سے زیادہ دو تاریخ تک دے دو یا پانچ تاریخ تک دے دو اس کے بعد نہیں رک سکتے کیونکہ ہماری بھی ضرور رہتے ہیں لیکن وہ تو کوئی نہیں سمجھے گا الٹا بولے گ یہ کہ یہ ہمارا نہیں سمجھتے مطلب کیا مطلب کوئی مطلب الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے کہ کیا بولنا ہے ان کو مطلب دو مہینے ڈھائی مہینے تنخواہ بندھ ہے دو مہینے کے بعد دیکھیے وہ مطلب تیسرے مہینے میں دے گی دو مہینے کی تنخواہ جو اگر اگر ایک مہینے کے بعد سیدھے تنخواہ دیں گے پھر دس ہزار ہی کیوں نہ ہو
ہاں
وہ لڑکا اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا لے گا
بالکل
لیکن جب وہی تنخواہ دو مہینے ڈھائی مہینے تین مہینے بعد ملے تو اس نے باہر سے تب تک وہ کس پیسے سے گزارا کرے گا کیونکہ تنخاہ تو ہاں تو تنخواہ تو ملنے سے رہی لیکن وہ گزارا کس چیز سے وہ مالک سوچ رہے ہیں ان دو مہینے اس نے تنخواہ کہاں اس نے کہاں تنخواہ تو میں نے دی نہیں
تو میں نے اس نے مطلب گھر کا گزارا کیسے کیا اس نے اپنے مطلب جو گھر کی چیز ہے وہ کیسے لائی وہ تو اس نے قرضہ کیا نا کسی سے مانگ کے
پھر جب اس کی جو مہینے کے آخر میں جو اس کی جیسے بجلی کا بل ہوتا ہے پانی کا بل ہوتا ہے یا کوئی کراائے پہ رہتا ہے اس کا بل اس کے بچوں کی فیس یا کسی بیمار کی جیسے ماں باپ ہو یا کوئی بیمار ہو اس کی دوا یا تو وہ وہ سب کیسے کرے گا ایک مہینے کے جب آپ تین مہینے کی تنخائے دو گ چار مہینے تنخواہ روک کے رکھو گے پھر وہ کیا کرے گا ہم چار مہینے میں تو اس کو قضہ لینا پڑے گا پھر قرضے والا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس پہ وہ بھی اوپر سے انٹرسٹ وغیرہ سود وغیر چڑا لیتا ہے وہ بھی دینا پڑتا ہے اس کو تو مرتا تو غریب ہی ہے نا بیچ میں
وہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر بستہ بھی کیا ہے مطلب یہ مطلب انسان کے پاس بچتا کیا ہے کیونکہ وہ تو قرضے میں چلا جاتا ہے ویسے اگر اس کو پانچ چھ ہزار مطلب خرچنے ہوگے تو وہ تو دس ہزار بھی پندرہ ہزار بھی ادھار لے چکا ہوتا ہے ایک مہینے میں کیونکہ کس وجہ سے کس وجہ سے کیونکہ وہ کس
د کان ملے
کیونکہ وہ قسطوں میں پیسے مانگتا ہے لوگوں سے جب اس کو ایک مہینے کے بعد دس ہزار آئےیں گے تو وہ دس ہزار کا ایک مطلب ٹائم ٹیبل بنائے گا
ہاں
ایک طریقے سے خرچے گا
ہوں
دو ہزار بیوی کے پاس رکھے گا دو ہزار اپنے پاس رکھے گا پانچ ہزار ایسی جگہ پہ مطلب خرچے گا جہاں پہ وہ ایک مہینے کے لیے اس کو خرچ نہ پڑے واپس ف ایک مطلب مطلب کہ ملب مطلب یہ مطلب گھر کا راشن پانیانی وہ وہ پہلے یہ مہینے کے آخر میں پانچ ہزار میں ب لائے گا وہ سب گھر کا راشن پانی تو ایک مہینے کے لیے بیٹھ گیا وہ خرچہ نہیں ہے پھر
ہاں
لیکن جب وہ تنخواہ ملی نہیں ملتی تو وہ ایک ایک ہزار کر کے لاتا ہے وہ اگر مہینے میں پانچ ہزار کا لائے گا پھر اس میں سے چار ہی ہزار کا خرچ ہو جاتا ہے لیکن ایک ہزار کا بچ جاتا ہے لیکن جب وہ قسطوں میں لاتا ہے نا تو وہ پھر الٹا سات آٹھ ہزار کا وہ اس نے خالی راشن پانی لایا ہوتا ہے
ہاں
تو اس حساب سے اس کا گھاٹا ہی ہو رہا ہے نہ کہ نفع ہو رہا ہے
ہے نا پستا ہمیشہ وہی ہے پھر بیچچیرا نہ ادھر کا ہے ت نہیں ادھر کرت
مالک بولتے آج بولے گا آج کل بولے گا کل پھر بولے گا شنیوار شکروار رووار لیکن کوئی وہ ایسی مطلب دن ہی نہیں آئے گا جب وہ دے گا پھر جب اس کو اپنا موڈ ہوگا تو پھر دے گا دو مہینے تین مہینے بعد
ان پیسوں کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں رہتا
وہی ہے نا وہی چیز ہے نا اب جس کو مانگے ہوتے ہیں وہ پیچھے سے وہ پیچھے سے بولتے رہتے ہیں کہ کب دے گا کب دے گا آج بولتا ہے آج کی ڈیٹ کل بولتا ہے کل کی ڈیٹ کیونک اس کو سامنے سے مطلب دکان مالک بولتے ہیں نہیں اب اس تاریخ کو دوں گا اب اس تاریخ کو دوں گا وہ ایک تاریخ بڑھا کے بولتے دیتا ہے آگے والی کو نہیں میں چار تاریخ کو نہیں دوں گا میں چھ تاریخ کو دوں گا کیونکہ اسس کو پتتا ہوتا ہے کہ مجھے پانچ تاریخ کو ملنے والے ہیں لیکن پھر جب پانچ تاریخ کو نہیں ملتے وہ چھ تاریخ کو پھر سے وہ اس ک کوھ بولتے ہیں نہیں اب آٹھ تاریخ کو دوں گا
صحی بات
الٹا وہ بیچ میں وہ پستا ہے اور الٹا وہٹا جوٹا ثابت ہو جاتا ہے کیک ب ک میںسے بولا پھر اس کو کوئی دتا بھی نہیں ہے اگلی بار اگلی بار کے لیے اس کا جو مطلب مطلب حساب کتاب ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بول ھینکہ تم نے دس دن کے لیے مانگے تے تم نے دو مہینے بعد دے دیے پیسے واپس ت تمہارا ایسا ہی چلتا رہتا ہے
صحیح بات ہے اور پھر وہ کتنی کٹوتی بھی کرتا ہے اپنے کھانے پینے میں پہننے میں اٹھنے بیٹھنے میں اتنی کنجوسی کرتا ہے کہ کچھ بچا سکے یا جو میری تنخواہ ہے وہ برابر مہینے تک چل سکے اس کے باو جووت بنا وہ پھر بچارا سیدھے جی پ آتا ہے نہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے اسی لیے ہمیشہ انسان کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسا منہ لینا پڑتا ہے نا کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے جس سے اس کے گھر والے بھی فرائش کرتے ہیں کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے بیچ میں پھر کیوں نہ اس میں رکس ہی اٹھانا پڑے لیکن رکس لینے کا
وہ تو وہ صحیح بات ہے لیکن ہونا بھی تو چاہیے نا ایسا کچھ
ہوں
اب بولے گا کوئی آتی ہے اپچونیٹی مطلب ایسے کوئی مطلب ایسا کوئی موڈ آتا ہے کہ تمہیں وہ پکڑنا ہوتا ہے وہ والا اسی حساب سے چلنا ہوتا ہے لیکن وہ ہونا چاہیے نا انسان کو کرنا بھی تو چاہیے نا
ہوں
ایک تو ہو گیا دل سے کام کرنا دوسرا ہو گیا دوسرا ہو گیا من مار کے کام کرنا اس میں مزہ نہیں ہے
لیکن مزہ کبھی چھوڑنا پڑتا ہے نا
مزہ نہیں مزے میں مزے کی بات نہیں ہے دل سے کام کرنا دل سے کام کرنا اور دل مار کے چلنا وہ کام اس میں مزے کی بات کہاں پہ آ گئی
دیکھو انسان خوشی سے خالی وہی کام کر سکتا ہے جو اس کا اپنا ہو اس میں اس کا دماغ بھی لگتا ہے دل بھی لگتا ہے اب اگر آپ کسی کے اندر کام کر رہے ہو نا کسی کے موت تاجی پہ کام کر رہا پھر تو آپ کو پہلے اپنی ساری چیزیں ختم کر کے وہاں پہ آنا پڑے گا وہ کام کرنا پڑے گا لیکن
جیسے کہ میں ابھی کوئی کام کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں دل سے نہیں کر رہا ہوں میں اب اگر میرا اپتنا کام ہوتا ہے مجھے لگتا ہے میں ویسے کرتا ہی نہیں
ہوں
مسئلہ وہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ اپنا کام ہے یا دوسرے کا کام ہے یا مطلب مالک تم خودا اس کام کے یا کوئی اور اس کام کا مالک ہے مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ خالی اس چیز کا ہے کہ کام ویسا ہونا چاہیے نہ کہ جس کام کا اس کو پتہ بھی نہ ہو ایسا کام آئے
چلو میں کرتی ہوں آپ کو ابھی کال ٹھیک ہے
ہوں ٹھیک